السلام علیکم
ہ ج ج
آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے
میر پسند نلا رنگ نیلا ہے ج
آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے
تھ ہوں مجھے گھوڑا پسند ہے
آپ شام کو کیا کرتے ہیں
ہاں ج ج
آپ رات کو کتنا بجے سوتے ہیں
ہاں ہ میں درد بجے سونتا ہوں ا جی
آپ موبائل کتنا دیر استعمال کرتے ہیں
میں موبائل پچ گن پہ استعمال کرتا ہوں
آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں
میرے والد استاد ہیں
آپ کی والدہ کیا کرتی ہے
میرے والد کاروبار کتے
آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں
ہاں میرے ایک بھائی اور ایک بہن ہے ج ج
آپ گھر میں کس کی مدد کرتے ہیں
میں اپنی والدہ کی مدد کرتا ہوں
آپ کو کون سی زبان پسند ہے
مجھے اردو پسند ہے
آپ کو کون سا مشغلہ پسند ہے
مجھے تصویر بانا پسند ہے
آپ کو چائے پسند ہے یا دودھ
ا مجھے چائے پسند ہے
آپ عید کیسے مناتے ہیں
ہم خوشی سے عید مناتے ہیں
آپ کا پسندیدہ مہینہ کون سا ہے
دسمبر میرا پسندیدہ مہینہ ہے
آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں
ہ ہاں جی ہاں میں روزانان پچتا ہوں
آپ کو کس شہر میں جانا پسند ہے
مجھے حیدرآباد جانا پسند ہے
آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں
جی ہاں تھوڑی مرش کرتا ہوں
آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے
مجھے اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر خوشی ملتی ہے
آپ کا خواب کیا ہے
مجھے انجینئر بننا ہے
آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں
میں انجینئر بننا چاہتا ہوں
آپ دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں
کیونکہ مدد کرنا اچھی بات ہے
آپ کو اردو کیوں پسند ہے
ا کیونکہ یہ بہت پیاری زبان ہے
آپ کا آج کا دن کیسا رہا
ہاں آج میرا دن بہت اچھا رہا
آ اپنے
آپ اپنے ملک سے وہاں پر کھیلتے ہیں کیوںکہ یہ میرا وطن ہے
اللہ تعالی سے آپ کیا دعا کرتے ہیں
ج ہاں میں اپنی اور سب کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں
اچھا اللہ حافظ
خدا آ پ آٹ